وعلیکم السلام جی الحمد للہ ٹھیک ہے آپ سناائیں کیسی ہیں
بس ہمارے وہاں پہ بھی سب ٹھیک ہے اور بتائیے ہاں دیکھیے نا آج کل ہاں دیکھو نا آج کل مہنگائی بڑھ گئی ہے پیسوں کی تو بچت ہی نہیں ہو پا رہی میرے سے تو
ہاں بالکل آئیے اس وقت ہر چیز کا ریٹ ہائی ہونے کی وجہ سے ہماری انکم پہ بہت اثر پڑ رہا ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے پہلے جتنے پیسوں مہینے میں خرچ نکل جاتا تھا نا اب اتنے میں آدھا مہینہ بھی بڑا مشکل سے نکل رہا ہے
ہ بالکل
ہوں تو میں کیا کرتی ہوں پتا ہے آپ کو کہ پہلے ہے نا مہینے کے ضروری خرچ الگ کر دیتی ہوں جیسے راشن بچوں کی فیس اور بجلی کا بل یہ ان کے پہلے الگ کر دیتی ہوں
ک وہ سب سے بڑا خرچہ ہوتا ہے
ہاں ورنہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہی فضل خرچ ہی کر لیتا ہے نا
بالکل ہی زیادہ کی جو خریداری ہے بالک رورت سے زیادہ زدہ کی چیزیں لینا جو چیزوں کی ضرورت نہیں انہیں بھی خرید لینا یہ فضول خرچی میں ہی آتا ہے
ہاں جیسے کہ دیکھو آج کل آن لائن شاپنگ میں بھی کتنا خرچ بڑھا دیا ہے کبھی کبھی ضرورت نہ ہونے پر بھی چیزیں ہم خرید لیتے ہیں اسی لیے اب لسٹ بنا بنا کر ہی میں تو خریدی کرنے جاتی ہوں
بالکل صحیح کہتے جی جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم وہ بھی خرید لیتے کہ بعد میں کبھی ضرورت پڑیں گی یہ سوچ کے اور لیکن اس کی ہمیں ضرورت پڑتی ج نہیںگ
نہیں پڑتی ہے صحیح کہا اس لیے تو میں نے باہر کا بھی کھانا منگوانا بھی بہت کم کر دیا ہے گھر کا کھانا بھی مطلب بنا کے بچوں کو دیتی ہوں کیا اس سے صحت بھی اچھی رہتی ہے اور اچھا بھی رہتا ہے
اور انکم بھی اچھی ہو پھر
ہوں ہاں صحیح صحی بالکل صحیح کہا اور بچا ہوا کھانا بھی میں صحیح طریقے سے استعمال کر کر اس کو برباد ہونا ہونے ہونے نہیں دیتے ہو
بالکل دیکھیے ویسے ہم کیا کرتے ہیں لوگ اکثر دکھاوے کے لیے بتانے کے لیے کہ ہم اس ہوٹل میں گئے تھ کھانے کے نام پہ فض ال خرچی کر کر آتے جو کہ وہ کھانا صحت کے لیے بھی صحیح نہیں ہے جی اور اپنی انکم پہ بھی ہو پاکٹ پہ بھی کیا کرتا ہے ڈاکاکہ ڈالتا ہے جتنے کھانے میں ہم ہاں جتنے روپئے میں ہم ہمارے گھر میں اچھا بنا کے وہی چیز گھر میں کھا سکتے ہیں تو ہم وہاں جاتے ہیں ہوٹل میں کھاتے تو کتنا مہنگا پڑتا
مہنگا پڑتا ہے اوراں ہاں اسی لیے تو ہمیں ہمارے ب ج کو بھی ا بچت کی عادت س کھانی چاہیے تاکہ وہ پیسوں کی اہمیت سمجھے بڑے ہاں بڑے گلک میں پیسے جمع کراتتی ہوں میں تو اپنے بچوں کو بچوں سے
نہیں وہ کرتے ضرور ہے جمع گلک میں مگر انہیں صح طریقہ نہیں ہے خرچ کرنے کا بچوں کو ابھی ف ال کچھ بھی چیز دیکھ کے س ٹوئے دیکھیں گے کچھ بھی طرح کا کھلونات کریں گے یا اسے خریدنے کی کوشش کریں گے اس اس قدر کی کی جو لاتے سے ہی وہ خراب ہو جائے ہے کہ نہیں ہمیں انہیں فضول خرچی اور فائدے صحیح طریقے کے سامان خریدنے کے فائدے انہیں بتانا بہت ضروری ہے ہیں بالکل ہاں کیونکہ آنے والے دور میں تو اصل لگتا ہے مجھے کہ بہت مشقت کرنی پڑے گی ان لوگوں کو
ہاں بہت بہت شگت کرنی پڑے گی صحی فرمایا آپ نے مجھے میں میں تو میں نے اپنے ب بچوں کو ایک آدر ڈال دی ہے کہ جیسے کہ کوئی گیسٹ آئے گھر پہ برابر تو کوئی پیسے ویسے دے کے جاتے ہیں تو میں نے کو بول دیا ہے کہ اپنے گلک میں ڈالا کرو ان پیسوں کو ہے نا تو ان کو اس سیونگ کی بھی عادت لگتی ہے اور ان کے پیسے بھی بچ جاتے ہیں ہیں اور جیسے کہ دودھ کی دودھ لینے کے کے لیے ہی نیچے گئے تو تھوڑے جو چر بچ جاتی ہے میں نے ان کی بھی ان کو آادت ڈال دیے کہ چلو ایک آدھ تھوڑا کبھی کبار آپ خرچ کر لو باقی آپ جو بچ وہ گلک میں ڈالا کرو تو ان کو اسے تھوڑی چھوٹی چھوٹی شیونگ سیونگ سے ان کی عادت پڑ رہی ہے
ہوں یہ بہت ہی بہت ہی عمدہ چیز ہے بچوں کو اپنے طور طریقے یعنی بچت سکھانے کی کہ بھائی ہمیں کس طریقے سے ہم اپنے خرچے کو قابو میں کرتے ہوئے کیسے ہم سہولت کے ساتھ بچا سکتے ہیں اپنی چیزوں کو
صحیح فرمایا آپ نے جیسے کہ دیکھو گھر میں بے وجن لائٹ اور پنکھا میں بند ہی رکھتی ہوں ایسے چھوٹی چھوٹی ہاں ہاں پھر اور یہ چھوٹی چھوٹی بات ت ہی مطلب بڑے خرچ کا کارن بن جاتی ہے اور آپ جان ہوگ کہ جیسے کہ عورتیں تھوڑا تھوڑا سونا بھی بچت کے لیے ہی رکھتی ہے نا جیسے کہ مشکل وقت میں کام آئے اور مجھے کیا لگتا ہے دیکھیے جی کہ انسان کو برے وقت کے لیے کچھ پیسے ضرور بچانے ج چاہیے ا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے صحی ہے نا
ہوں بالکل صحیح کہا آپ نے ایک تھوڑے سے اپنے آنے والے دنوں کے لیے تھوڑی سی ہاںؤ تمہیں تو تم اسے بچ جاگے رکھے اپنے فیوچر کے لیے اپنے اچھے کاموں کے لیے تاکہ ہم اس کا بہترین فائدہ اٹھا سک
ہاں اور اگر ہاں اور اگر شوہر اور بیوی مل کر دونوں سمجھداری سے خرچ کرے نا تو گھر آسانی آسانی سے چل سکتا ہے محبت اور سمجھداری ہوناا دونوں میں تو کم پیسوں میں بھی س
بالکل نہیں آج کا دیکھیے مقابلے کا ٹائم چل رہا ہے وقت جوب بہت مقابلے والا ہے اگر کسی نے کچھ بلایا ہے تو خاص کر عموما عتوں میں دیکھا جاتا ہے یہ مقابلہ اس نے بلائی ہے یہ تو میں اسے عمدہ مہنگی چیز بلا کے دکھاتی ہوں کہ دیکھو میں نے اس سے بہتر یا منگایا ہے پھر اس کا دکھاوا کرتے ہیں تو مطلب یہ فض ال خرچی ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن ہم کسی کے مقابلے میں ہم اس چیز کو بلا لے ج خرید لے رہے ہیں اور بھل ہی وہ ہمارے کسی کام کنی اب پکڑ لو فلیمپ کو پکڑ لو ہاں ایک عموما پکڑ لو اب لمپ ہے اپنی گھر میں لائٹ بھی کام کر رہا ہے آپ اس میں وہ ڈیکوریٹ کرا ہوا لیمپ بلاتے حالانکہ خوبصورتی کے لیے ہے وہ لیکن پھر بھی اس کے لیے اتنا دکھاوا کرنا اس کو خریدنا فضول خرچ پھر اس کے لیے ٹول خریدنا وہ بھی فضل خرچی ہے اس کے لیے ایکسٹرا سوچ لگوانا الگ سے ایک پلگ لگوانا کہ ب خانچا کہ بھائی اس کو لگانے کے لیے وہ بھی ایک فضل خرچی ہے ہے کہ نہیں مطلب ایک عموما اس میں بجلی الگ جل رہی ہے اس میں آپ کا پیسہ لگ چکا ہے کیا سارا یہ فضل عموما دیکھا جائے تو فضول خرچی میں ہی اتا
صحی فرمایا آپ نے یہ سب فزو خرچی میں ہی آتا ہے یہ سب دکھاوے میں آتا ہے جبک سادگی
بالکل بالکل سادگی می برکت ہوتی ہے عموما ہم نے زیادہ تر میں بہت ہوتا ہے آج کل تو دیکھا جا رہا ہے تو جو مرد ہوتے آدمی حضرات مرد حضرات ہوتے ان میں بھی دکھا جا رہا ہے جی وہ بھی برانڈ کی برانڈ کی فلانی چیز پہنی ہے تو وہ دکھاوا کرتا ہے یہ میں نے فلانی جگہ سلایا عمدہ قسم کا ہے یہ یہتنا مہنگا ہے ارے بھائی ہم لوکل پہن کے بھی اتنے فائدہ اٹھاتی ہے پہننا کپڑا ہم کو سیم ہی ہے ہلکا ہو کہ بھاری ہو باقی کوئی اس میں وہو نہیں ہے
صحیح صحیح فرما رہے ہیں آپ یہ سب برانڈ کے پیچھے آج کل کی جو جنریشن ہے نا وہ بہت پال ہو رہی ہے پر انہیں نہیں پتا کہ یہ سب فیزل خرچی ہے برانڈ کوئی نہیں دیکھنے آنے والا ہے ہے نا بچت کرنا صرف پیسے جمع کرنا ہی نہیں بلکہ ہاں ب بھشیہ بنانا ہوتا ت
بالکل اپنے مستقبل کو سنوارنا بہت ضروری ہے
ہوں صحی فرمایا آپ نے
کل مندی سے کام لینا چاہیے
صح ایک دم صحی فرما رہے آپ ایک بالکل صح کہہ رہے ہیں جیسے کہ دیکھیے کہ تھوڑی تھوڑی بچت آگے چل کر بہت کام آتی ہے ہے نا ہاں
پانچ ہزار پانچ سو ہزار روپے تب بھی بچا سکے
بچا سکتے ہیں ہم بچا ہی سکتے ہیں
بالو بالکل ہم ہزار پانچ سو بچانے کی پور کوشش کریں اور ایسا نہیں کہ ہم اس میں سے بچا لے رہے تو ادھر فضل خرچ کر دے رہے ہیں ہے نا گھر کی سامانوں میں کٹوتی کر کرتے ہم دوسرے سامانوں میں خرچ کر ڈال رہے خواتینوں میں ایک عادت ہوتی ہے کپڑوں پہ بےحد مر رہی ہے ایک تو میک اپ پہ کپڑوں پر
ہاں ہاں
نا ہونا کچھ نہیں
ہاں پھر بھی نیا کپڑا دیکھا نہیں کہ آ لے لیا یہ نہیں ہے میرے پاس کہیں کہ فنکشن جانا ہے تو نیا کپڑا کہیں گھومنے جانا ہے نیا کپڑا ہم عورت سذد اسی کے پیچھے ہی رہ گئی ہے ہے نا تو میں نے تو کیا کیا پتا ایک میں نے اپنے ایک کاپی لی ہے اس میں سارا خرچ لکھتے ہو اس سے پتا چلتا ہے کہ پیسے کہاں میں نے کہاں زیادہ خرچ ہے مطلب تاکہ مجھے نیکسٹ منتھ صح سے اس کا حساب رہے کہ ہاں میں نے پچھلے مہینے یہاں پہ زیادہ خرچ کر لیا تھا اور اور جیسے بات رہی ہاں ہاں وہی اور جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ آفر مطلب اپ ہمت جات کو کیا ہوتا ہے کہ جیسا آپ بتا رہے کہ کپڑے دیکھ کر ایک دم من دل ہو جاتا
بالکل من مطلب جو یہ کہتے نا کہ چھپی ہوئی لالچ بار آتی ہے کہ لاؤ ہم اسے خرید لے کر کے
ہاں اور اور جب آفر دکھتا ہے نا تو وہ زیادہ ہی ا چھل کے باہر آتی ہے تو میں آفر دیکھ کر ہاں خود کو ایسے سنبھال لیتی ہوں کہ نہ بہن یہاں نہ ہی جانا
صحیح کیا آپ نے بالکل بالکل آپ جو بچت کے حوالے سے باتیں کرتے یہ بالکل اپنے زندگی میں عمل ملا ہے میں بھی لاؤں گی ان شاء اللہ اور بالکل ایک بہترین بچت کا پروگرام رکھ ے مطلب کہ کبھی نہ کبھی تو ہمیں کام میں آئے گی وہ ہمیں بھل ہی ہم تھوڑی سی سختی برتیں گے خود کے لیے لیکن ہمارے آنے والے کل کے لیے بہترین ہوگا چلو بہت شکریہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ان شاء اللہ ملیں گے آنے والی کالس پ پھر ملیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خدا حافظ اللہ حافظ جی